ہلو ہلو
بولی جنا
ہلو
جییک بولیے
سلام علکم بھائی جان
جی جی وعلیکم السلام ہ جی جی سب خیریت آپ بتائیے جی جی جی
بس بڑھیا ہے بیٹھے اور بتائیے آپ گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی جی سب سب سب بڑھیا سب بڑھیا سب کہہریی
تو بھ جان آج ہے نا ایک ایسے بنیادی اور لازمی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جس کے وغیرہ نا دنیا کہ ہر اسائذ ہے نا وہ نعمت بیمانی لگتی ہے نا جیسے کہ صحت اور تندرستی ٹھیک ہے جناب
نہیں تو
جیسے دیکھا رہا بھ جان کی سیانوں نے سچی کہا ہے نا کہ تندرست ہزاروں نم ہے لیکن آج کال انسان دولت کمانے کے چکر میں نہا اپنی صحت کو دا پر لگا دیتا ہے اور نہ وہ پھر بعد میں اسی کمائی ہوئی دولت کو ک کوئی بھی صحت واپس پانے کے لیے لٹا دیتا ہے ایک اتنی بڑمبنا ہے نا کہ پہلے تو کماتا رہتا ہے کمانے میں دھیان لگا رہتا ہے اور بعد میں اسی پیسے سے کمائے ہوئے پیسے سے بد میں صحت پر خرچ کرتا ہے دوائی وغیرہ لی ہے جب جاتا ہے تو یہ تو بڑی براممن ہے نا
جی جی بھائی جان جی بھائی جان درست فرما رہے ہیں تو مطلب بالکل دوست فرمائش بھائی جان آپ نے تو کہ اس م تسینی دور میں جہاں ہمارا طرج زندگی بہت آرام دائک ہو گیا ہے وہیں ہمارا جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ گھر بنتا جا رہا ہے ڈائبٹیز بلڈشر دل کا امراض اب عام ہو چکے ہیں بھائی اب
جی جی جی ج بالکل ایک نمبر بجت بات کر رہے بھائی جان یعنی جیسے دیکھا جائے نا کہ اگر ہم اپنی صحت کے لیے بیدار ہے نا بیدار نہیں ہوئے تو ہماری ترقی اور کامیا بھی کھکھلی ثابت ہو سکتی ہے شاید میرے حساب سے
جی جی جی بھائی جان بالکل بالکل صحیح صحیح فرما رہے ہیں تو اسی سعور کو دگانے کے لیے آج ہم فید کے اس سنہرے اصول پر بات کریں گے جنیں اپنا کر ہم ایک ف پور اور رانا وہ زندگی گزار سک ہیں مکمل صحت مکمل صحت کیا ہے بھائی
یہی تو میں آپ سے بات اسی لیے تو بات کر رہے کہ آخر ہے یہ م سمجھ گئے جس کے بارے میں ا م میرا ماننا ہے نا کہ عام طور پر لوگ ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار نہ ہونا ہی صحت مند ہونا ہے کیا باقی ایسا لگتا ہے آپ کو
جی نہیں نہیں نہیں جناب ایسا مطلب کچھ نہیں ہے یہ ایکدھورا توس تصر ہے اور مکمل صحت کا مطلب صرف جسم کی بیماریوں سے پاک ہونا نہیں نہیں ہے بلکہ ان میں تین بنیادی چیزیں شامل ہیں تو وہ تین جو ہے وہ دیکھیے پہلے نم پہلے نمبر پر جو آتی ہے وہ جسمانی صحت آپ کا بدن چست تو
اچھا
تو جہانی صحت آپ کاا دماغ پرسکون اور تناؤ سے آزاد ہو اور سماجی صحت آپ کے آس پاس کے جو لوگ کے ساتھ جو خوبصورت ہ ج
بالکل بالکل ج جناب آپ نے بالکل بڑھیا بات فرمائی ہے آپ کا جو آپ نے جو بتایا ہے نا کہ جسمانی صحت ہو چاہے ذہنی صحت ہو چاہے سماجی صحت ہو جو تین چیزیں ہیں نا وہ بنیادی چیزیں شامل ہے اس میں اور ایک طرح سے دیکا نا کہ کتنی بات گہری کہی آپ نے یہ تو بہت بہت بڑھیا بات ہے کہ جب ہمارا جسم اور ذہن اور جذبات ایک توجن میں ہوتے نا تبھی ہم واقعی صاحب صحت کہلاتے نا
جی جی جی تو مطلب صحت مند رہنے کے چار بنیادی اصول ہیں تو مطلب ا مت متوازن غزا
نہیں اس میں ہے تو وہ تو بات ہے اس میں چار جو اصول ہے ان میں سے بہت سارے ہیں ویسے لیکن چار کی بات کریں نا تو اس میں یہ ہے نا کہ آج کی جنریشن میں نا جنک فڈ اور فاسٹ فوڈ کا چلن بہت بڑھ گیا ہے نا ہماری غذا کا ہماری صحت پر بہت بڑاثر پڑ رہ ہے نا
جی جی جی بھائی جان جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے ہمارا جسم ایک ویسا ہی بنتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں جو ہم آائیں گے وہی مطلب ایسا ہ ویسا ہی ہمارا شر بنے گا آج لوگ پیٹر بھر رہے ہیں صرف جی صرف نو نو کچھ نہیں ہوتا نا اب صرف وہ پیٹ بھرنے کا کار کر رہے ہیں جسموں کو نیٹ نیوٹریشن جو ہے پوسن جو ہے وہ تو بھی ملنا چاہیے ہم میں اپنا اپنی جا میں عریش سبزیاں تازہ پھل اور دالیں اور جو دودھ پراکرتک چیزوں کا جو استعمال کرنا چاہیے جناب اور مدے اور زادہ شکر والی چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں ہمیشہ گریز کرنا چاہیے
جی س سبحان اللہ آپ نے کتنی بات گہری کہی ہے جبک لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا جناب کہ آج کل لوگ ہیں نا دفتروں میں گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اسی سوستی کا علاج ویسے ہے کیا
جی جی جی تو جسم کو حرکت میں رکھنا ایک بےحد ضروری ہے جناب تو ہمیں کم سے کم روزانہ تیس منٹ تو ورزش کرنی چاہیے جس سے تیجس تیز قدموں سے چلنا یا مطلب دوڑنا ہمارے دل اور پٹوں جو مسلس ہوتی ہیں ان کے لیے بہت لابھ داک ہوتا ہے اور انہیں مجبوط ہو بانے کا کار کرتا ہے اس سے ہمارے جسم کی مدا یہ تو طاقت بڑھتی ہے
اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جناب کہ جسمانی مستقل اور ورزش مکمل بھی نہیں ہوتی نا اس سے ورزش بھی نہیں کر پاتے اور اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ لوگ ہوتے ہیں نا دیر رات تک موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے سے لوگوں کا سلیپ پیٹرن پوری طرح بگڑ چکا ہے نا
جی جی جی یہ بات بہت ہی تباہ کن عادت سے ہے اور نیند کے دوران ہمارا جسم اپنی مرمت کرتا ہے اور ایک بارلے کے انسان کے جو مطلب جو ہے وہ سات سے آٹھ گھنٹے جی آٹھ گھنٹے کی پسکار نیند نہایت ضروری ہے نیند کی کمی سیدھے طور پر ہمارے دماغ اور
جی جی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نییرن ہمارے دماغ کو اور آدمی کو پربات کر دی ہے ن مجھت
جی جی جی جی جی بالکل بالکل
بھائی جان اگر کثرت سے پانی کا استعمال ہے جیسے کہ اکثر لوگ چائے اور ٹوپی کاپی بہت پیتے نا لیکن پانی پینا بھول کے ہو جاتاے آخر زیادہ تر لوگ چائے کافی پیتے رہتے ہیں کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے رہتے ہیں لیکن لیکن پانی کا پانی بہت کم پیتے ہیں نا
جناب جو آپ فرما رہے ہیں وہ ایک نمبر بات ہے اس کے لیے ہم مطلب بات کر رہے ہیں تو پانی یہ کھانے سے بھی دو قدم آگے معنے رگتا ہے کیونکہ ہم اگر ہمارا آپ کو جیسے پتا ہی ہے کہ لگ بھگ سات فیصدی ہمارا جو شریر ہے وہ پانی سے ہی بنا ہوتا ہے اگر ہم دن بھر جی جی جی ہاں تین سے چار تین لیٹر س کم سے کم پینا چاہیے ویکتی کو جس سے کہ جریلی م ٹکسینس کو باہر نکالنے میں بے حد ضروری ہے اور یہ ہماری تچا اور ہات میں چی جی دونوں کو درست رکھتا ہے
اور اسشاء اللہ آپ نے بہت بڑھیا بات فرمائی ہے لیکن اس میں کیا ہے نا ذہنی صحت اور کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے نا جیسے کہ ہماری جسمانی صحت کا ہماری ذہنی صحت پر سے کیا تعلق ہے اس میں ویسے تو و ویسے تو ہاں
جی سکاراتمک سوچ اور جی اور یہ جو ہے ایک سے کے دو کہ اگر ہماری جو سکارااتمک سوچ رہے ٹھیک ہے سوچ سکارتمک رہے گی تو مہاراج سواستھ ہے وہ بھی ایک دم ڈ رہے گا اگر ہمیں اپنے سوستھ کی اور دھیان دنے اور سواستھ کو اچھا رکھنا ہے تو ہمیں اس سکاراتمک سوچ کی اور اگر ہ ن
نہیں کبھی کبھی سات جتاؤ اپنےوں کے سھ وقت گزارنا بھی چاہیے نا اور کچھ وقت مراقبہ بھی کرنا چاہیے یا بات میں لگانا چاہیے جس کی جیس جیسے آپ نے سنا ہوا کہ ایک ہی سکے کے دو پہلے ہوودے ہیں اگر اگر اگر اائی کارن ج ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار ہوتا ہے تو لیکن اس کا کبھی تندست نہیں رہتا لیکن دوسری طرف دیکھیں تو بکت گزار رہیں گے تو مقروا ہوا ہونی لن اس کے لیے کبھی کبھی چھوٹ چھٹی شروع کر چاہیے نا کےےار دھیرے دھیے
آپ کو آپ کو دو لائن فرماؤں تو یہ ہے کہ سوستھ شریر میں سوست مستک نواس کرتا ہے
ارے واہ واہف وار اللہ کیا گہری بات کہی ہے آپ نے آپ سے مزہ آیا آپ سے بات کری لیکن اس میں اگر اس ایک بات کرے نا یقین مانی بھائی کہ آنے والے چند ہفتوں میں وہ اپنے اندر ایک عجب تنہائی اور تازی محسوس کرے گا نا جو ڈیلی جو استعمال جو اسرسائز وغیرہ کرے گا نا
آپ جو فرما رہے ہیں جی جی میں شاپلی
جناب شہت کے معاملے میں کوئی بھی قدم چھوٹا نہیں ہوتا ہے نا بس اس پر استقامت ہونی چاہیے
جی جی جی تو آپ مجھے ملب صحت صحیح رکھنے کے لیے کچھ نستے بتائیے ج نا دوسرے
نہیں یہ وہ تو ہے لیکن اس کے بارے میں کہاوت بھی جو ہے نا آپ نے سنی ہوئی کہ پہلا شکر نے روگی کایا دوجا شکر گھر میں ہو مایا صحت ہے تو سب کچھ ہے ورنہ دنیا کاھر کا جانا مٹی ہے
جی تو ہمیں مطلب سیرت تو صحیح رکھنی کیے ایک تو نسخے کا مطلب بتائیے گا
ہ ویسے بھائی جان آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے بہت آپ نے اس کے بارے میں بہت بڑھیا بات باتیں کی ہے اللہ کرے آپ کو یہ اچھی اچھی نالج دے اچھا اچھا آپ کو دان مکس کٹ آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ شکریہ
جی جی
جی